ہیلو ہیلو ہاں ٹھیک ہوں ٹھیک ہو
ہاں میں بڑیا وسے کہاں سے کہاں سے آپ
میں تو آندھرا پردیش سے ہوں
میں تو اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ ایکچولی آپ آپ ریسیور میں لدھیانہ ہریانہ سے
اچا اچھا ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی اور ہاں ہاں گھر پہ سب بڑھیا ابھی تو بس میں اسٹوڈنٹ تھی اسٹوڈنٹ ہوں مطلب میںکو میری جری ہے آپ کی کیا چل رہی ہے اسٹڈی میں آپ کا کیا نہیں ابھی تو کوئی جاب نہیں کرتی میں ابھی تو میرا فائنل ایئر میں نا وہ تو بس اسٹڈی چل رہے ہے
میں تو آپ سے بہت لوں میں ہاؤس ویک کروں ہو ہاؤس میکر ہو ہاؤس وائف
اچھا اچھا اچھا نہیں میں تو بی اکیس بائیس سال کی ہوں
ہاں ہاں لگ رہا ہے نا آواز سے
ہوں ہوں
او ٹھیک ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اس ٹائم
کیسا ہے آپ اس ابھی تو فل گرمی ہے یہاں پہ تو بہت گرمی ہے اب تو ٹیمپریچر بہت لو چل رہا ہےائی توہے تھرٹی سکس تھرٹی سیون آپ کے وہاں پہ
تھرٹی ٹو تھرٹی فور یہ آو گرمی آ ایکچولی مارچ فیب فیبروری میں مڈ فیب سے اسٹارٹ ہوتی ہے جو مئی اینڈنگ تک مطلب نا ڈینجرس پھر
اچھا اور پھر اب ٹھنڈا موسم ہے وہاں پہ جولائی میں اچھا ہمارا تو جولائی میں جون جولائی میں تو خوب گرمی ہوتی ہے اچھا ہمارا تو اگست سپتمبر کیاحال ہے
ایککور ہے مجھے ایککو آ رہا ہے آواز میں
مطلب اچھا نہیں نہیں میرے کو تو نہیں آ رہا میرے کو تو صحیح آ رہی ہے ہاں نہیں نہیں میرے کو صحیح آ رہی ہے نہیں ابھی دس منٹ پورے ہو جائیں گے ویسے ابھی تو صحیح ہے آواز تو اس کے بعد دوسر کول کٹ مت کرنا بیچ میں کول ہاں پھرایسے ٹائم ویستا ٹاسک ویسٹ ہو جائے گا نہ گھر میں مطلب ممی پاپا اور بھائی بہن میں آپ کی فیملی میں
کے آپ مسلم ہو
نہیں ہم
ہاں جا کون کون ہے گھر
ہاں جی ہاں جی مطلب ممی پاپا اور بھائی بہن آپ کی فیملی بھی کون کون ہے آپ کی فیملی میں اچھا اچھا اچھا ہم لوگ دہھن میں وہاں پہ بگ رو رہتے ہیں کہ وہاں پہ رہتے ہیں
اور وہاں کا وہاں کا کپڑے وپڑے اچھے ہوتے ہیں نا
ہاں وہاں پہ اچھے کپ ڑے ہوتے ہیں سستے بھی ہوتے ہیں صحیح وہاں پہ سب کچھ یہاں پہ مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے نا ہاں
ہاں کبھی ہم وہاں سے کچھ کپڑے سامان شال وغیرہ لاتے تھے تو پھر سیل کرتے تھے اس لیے
اچھا اچھا تبھی آپ کو پتا سب
ہمم مونسون کب اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں
مے جولائی میں ہی ہوتا ہے اسٹارٹ تو یہاں پہ بس ابھی تو بارش ہلکے ہلکے آئیں گی ابھی نیا ہے یہاں پہ بارش لیکن گرمی بہت ہے ابھی تو
ہمیں بھی نہیں آئی یہاں تو آتی تھی یہاں پہ بھی
نہیں ابھی تک تو نہیں آئی ابھی تک تو بیچنے تو بہت ٹمپریچر ہائی ہو گیا تھا نا اب ج تھوڑا سا نارمل ہوا ہولی ہولی نہیں
کب سے میں ویٹ کر رہی تھی آپ کے کال کا آپ نے کیا نہیں نا اتنا ٹائم تھا میرے پاس آپ
اچھا وہ ایکچولی میرے ساتھ آپ کی سسٹر لگی ہوئی تھی سادیا آپ کے سسٹر ہیں نا سعدیہ ان سے میں کر رہی تھی ان سے میں ایک کول رہ گیا ل کیونکہ میں سوچا میں اتنے میں آپ سے کر لیتی ہوں وہ ا بھی بزی ہیں اور ایکچولی ان کے بچے آ گئے تھے نا کھانا ہونا کھائیں گے اسکول سے
میں دیکھو آپ کو سب انفارمیشن ہے
انہوں نے میرے کو بتا دیا م ان سے پانچ کال ہوئے توم نے مجھے سب بتا دیا نا اس لیے تو پھر پتا تو لگ ہی جاتا ہے پانچ کال میں تو آپ ایک دوسرے کو جانے جائیں گے کو جا لو ییاز ہاں پانچ کال میں تو ایک دوسرے کو جان جائیں گے پچاس منٹ تو بہت ہوتے ہیں گور سے گ جانے کے لیے
ہاں چلو یہ بھی اچھا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے
ہاں ہاں جانکاری اپنی
اچھا کیا لنچ کیا
لنچ کیا ہاں لنچ کر لییا بس ابھی لنچ پہلے میں نے انسے کال کی پھر میں نے لنچ کیا لنچ میں نے کب اویلیبل نہیں ہے آپ کی سسٹر ہوں میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے ایک اور میسج آیا ہے آج ہم نے کالا چھولے بنائے تھے آپ نے کر لیے لنچ
چاول زیادہ کھاتے ہیں آپ لوگ چھولے کھاتے ہیں س ہاں
ہاں جی
ہم تو چاول کھاتے ہیں آپ لوگ کیا آپ چھولے زیادہ
آپ چھولے زیادہ
ہاں کر لیا
ہاں جی ہاں کر لیا کیا کھایا آپ نے
چاول بینس آلو
اچھا اچھا
ہم چالو چاول لورس ہیں آپ لوگ چھولے زیادہ کھاتے
چھولے زیادہ ہاں ہم چھولے کا چاول بھی کھاتے ہیں ہم رات کو بنائیں گے چاول جی کیونکہ چھولے پڑے ہیں نا ابھی دن والے تو پھر ہم رات کو آ چاول بنائیں گے وہ سبزی دو ٹائم تو چلی جاتی ہے ایک سبزی بنائی ہاں کڑی چاول پچ لگ تو چھولے جاممول ب بن جاتے ہیں
ہاں کبھی میں نے ٹرائی نہیں کیا لیکن میں سوچ رہی کڑی بناؤ میں کیونکہ آپ لوگ کڑی بناتے ہو نا آج کل وائرل ہو رہی ہے نا وائرل چیزیں آج بنانی پڑتی ہے
اچھا نہیں کڑی چاول اچھی بن جاتی ہے نا ساتھ میں ٹیسٹی بھی لگتی کڑھیی کڑی میں پکوڑے تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں
اچھا کروں گی کبھی ٹرائی کیونکہ مجھے بہت یہ ہے کہ میں بناؤں
ہمم ویسے آپ کو ریسیور کی پیمنٹ آئی ہے
ریسیور کی آئی ہے لیکن ابھی مطلب اکاؤنٹ میں یہ نہیں ہوا ہے ابھی اکاؤنٹ میں نہیں آئی لیکن یہاں کے ڈیش بورڈ میں آئی ہے
اچھا مجھے تو ابھی تک تو مطلب یہ پیمنٹ آئی ہے مجھے لیکن ابھی تک نا شو نہیں مطلب میرے اکاؤن دوبار سے
ڈیش بورڈ میں کانفرنس ہے نا وہ کانفرنس ڈیش بورڈ
ہاں ہاں میں سمجھی یہاں پہ شو کر رہا ہے آپ کو
ہاں وہاں پہ دیکھو آپ چیک کرو آ جائے گا
اچھا ویسے ابھی آپ اویلیبل ہو کی مطلب میرے پانچ منٹ پورے ہو جائیں
اس کے بعد میں ایکچولی میں مارکیٹ میں نکلی ہوں آج سیٹرڈے یہاں پہ مارکیٹ ہوتا ہے تو میں نے اب میں آپ کے لیے ادھر بیٹھ گئی پانچ منٹ میں نے چلو چلو آپ کے ساتھ میں نے آپ کو پرامس کیا تھا وہ بات کروںگی کیونکہ میں بہت ٹائم سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی
نہیں آپ مجھے ایک بار میسج کر دیتے نا میں آپ سے کر لیتی مجھے لگا پھر آپ بزی ہوگیے ہونگے نا کیونہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کیوںکی آپ بھی میرڈ ہو
میں نے سوںچا آپ نے بند تو نہیں کیا
میں پھر نہیں کیا
اب آپ کو پھر بھی آپ کو پوچھنا تھا فری ہو تو میں
ہاں ہاں ہاں پھر نہ یار ایک ٹائم سے تو ایک جنوں سے ہی کر سکتے ہیں نا اگر دو جنوں سے کروںگی تو میں کنفیوز ہو جاؤںگی
ہاں وہی نہ
اس لیے ہاں باقی اب میں اب میں تو ابھی پندرہ ٹاسک ہی ہوئے ہیں پندرہ بھی نہیں ہوئے شاید دس ہی ہوئے ہیں پندرہ اپنا
تھرٹی ہوتے ہیں تھرٹی جس کو ہوں گے تو بس اتنے ہی ہیں پر پرسن
اچھا مطلب مینمم تھرٹی ہیں بس
ہاں
مطلب میرے پندرہ ہو گئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو نا میرے بس نا ایک دوسرا اکاؤنٹ بھی ہے میری سسٹر والا میے سسٹر سے بھی کر لو گے پھر آپ
میں دیکھتی ہوں پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کے پھر پہلے مجھے میسج کرنا ٹھیک ہے
ہاں ہاں کوئی بات نہیں آپ میں کو میسج کر دینا
کیونکی مجھے ابھی ٹاسک نہیں آئے مے بھی مے بھی کل آئے اس نے بولا کل آئیںگے آپ کے ٹاسک مے بھی آپ نے گروپ میں چیک بھی کیا ابھی تک مجھ رسیور بن سکتی ہوں میں آج
تو آپ آج میسج پورے دس ٹاسک پورے کر دینا پھر جلدی ہو جائیںگی نہ آپ کی بھی آ جائے گی پیمنٹ میری بھی آ جائے گی
ہاں وہی ہے
ہاں یہ بھی تو بات نہ بڑھیا سا میری تو ایک بڑی پندرہ پندرہ ہو گئے پھر میں کسی اور کو دیکھوںگی کسی اور سے میرے کو ڈھونڈنا پڑیگا کوئی اور
ہاں
یہ صحیح کر دیا میم نے ہے ناکی اپنے کو وہ دے دیا بنا کے گروپ اپنے کو ریسیور آرام سے
ہاں
ہے نا پہلے اپنے کو کسی کو کنوینس کرنا
کنویںس کرنا پڑتا ہے یہ بات بھی ہے چلو ا اوپر والے نے سب کے راستے بنا کے رکھے ہوتے ہیں
کے راستے ہاں ہاں یہ بھی ہے اور اب اب آپ میرے ساتھ سیکنڈ کال کرو گے یا پھر ویٹ مطلب ایک بار میں باپ کا ویٹ کروں کیونکہ اب نو منٹ ہے تو ہو گئی ہے کیا اب میں سیکنڈ کال کروں آپ کو
نہیں میں ایکچولی میں وہ ہے نا میں مارکیٹ میں نکلی اب میں بیٹھ گئی ایک جگہ آپ کس سے بات کیا پھر سوچا میں مارکیٹ مارکیٹ آ گیا ہے میرا مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی
شاپنگ کرنی تھی اچھا پھر آپ کر لو کوئی بات نہیں پھر آپ تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں
ا وہی بول رہی میں ا مارے سے تھوڑا ادھر بیٹھ گئی آپ کے لیے ای سویر میرے سر میں پہلے آپ کیسے نہیں سیم ٹائم ٹو سیم تھوڑا یہ مطلب نا یہ لائٹ کا مسئلہ ڈف رنٹ ہے چھ سوا چھ تک یہاں لائٹ بند ہو جاتی ہے مطلب اندھیرا ہو جاتا ہے ساڑھے چھ تک
اچھا پھر آپ کب اویلیبل ہو گے ویسے پھر آپ کال کرنے کے لیے
ابھی مجھے پتاہ نہیں کیونکہ اب میرے پانچ بجے سے تو میں تھوڑا بزی ہی رہ رہتی ہوں پھر اب
چلو پھر اس کے بعد مجھے میسج کر دینا ٹھیک ہے
سٹرڈے سیٹرڈے میں تھوڑا بزی ہی رہتی ہوں میں پھر بھی آپ کو میسج ہ آپ مجھے کرو کوئی بات نہیں اوکے بائے
کیا میسیج